بھائی میں شکر اللہ تعی الحمد للہ آپ ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو بھائی
میں بھی ٹھیک وہ آپ کیسے ہو
بھائی میں بھیٹھیک ہوں بھائی گھر میں سب ٹھیک ہے بھائی
ہاں بھائی گھر میں بھی سب ٹھیک آپ کے گھر میں سب ٹھیک
ہاں شکر اللہ کاب بھائی گھرمییرے گھر میں سب ٹھیک اب
ہاں بھائی اور سناؤپ کھانا وانا کھایا آپ نے
ہاں بھائی میں نے کھانا کھا بھائی اپپ نے کھانا کھایا بھائی
ہاں بھائی میں نے بھی کھانا کھایا
بس سالن کے تھی بھائی
بائیس سالان تھا بہت کچھ بھائی آلو والالو تھا بھائی آلو تھا مٹر تھا ہاک تھا بہت کچھ تھا
بھائی آپ کو کیا سبزی ا اچھی لگتی ہے سب سے زیادہ بھائی سیم سیم بھائی مجھے بولو آپ کو کچھ بنانا آتا ہے خود
ہاں بھائی مجھے بہت کچھ بنانا آتا ہے بھائی
جیسے کہ کیا بھائی
میں تہاری بناتا ہوں بہت اچھی سہاری بناتا ہوں بہت اچھی
تری
تہرنا تہر بناتا ہوں میں بہت اچھی
اچھا ٹھیک بھائی ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ
بھائی آپ کیا بناتے ہو
بھائی میں میگی بناتا ہوں بہت اچھی
اچھا بھائی کیا کرتے ہو میگی بھی بنانے کی چیز ہے بھائی
ہاں بھائی میگی بنانے کی
وہ تو بچہ بچہ بنائے گا بھائی وہ تو چوٹا بچہ بھی بنا لے گا بھائی
اسپیشل والی میگی بناتا ہوں نا بھائی کیا ہو گیا بھائی آپ کو
بھائی اچھا اسپیشل والی بیگ ہی بناتے ہو بھائی بہت اچھا بت اچ
یہ لے کر ابھی کرنی ہے نا میں تین کالس اور اس کے بعد ایک میں کروں گا اس کے بعد اپ کر گی تو بس ہے نا بھائی
ہاں بائے بائے بائے
ہاں بھائی کوئی بات ہے بھائی
بھائی پھر کریں گے کل اور بھائی
ہاں بھائی کل کتنے بجے کریں گے بھائی
ہاں کل دیکھیں گے کل کتنے بجے کل کہیں گے آئیے نا ما آپ کی چھ بجے فری کریں گے چھ بجے سے لے کر پہلے سات تک پھر کریں گے پھر کریں گے اگر آ گیا ٹائم پھر کریں گے ساڑھے آٹھ سے لے کر برابر نو ساڑھے نو تک پھر کریں گے پھر ساڑھے دس گیارہ بجے سے
ہم کریں گے بھائی کل چھ بجے سے لے کر آٹھ بجے تک
ہاں بھائی مجھے مت کام ہی ہے کچھ بھائی مجھے مت سنو کر کھیلنے جانا ہے یہ شام کو
سب کی مطلب کہ مطلب کی جب تک ک میرے ساتھ ہوگی نا شام کو
ہاں بھائی
اتنے ٹائم کنٹینیو کروں گی جتنی کالز آئیں گی اس کے بعد کریں گے بھائی اس کے بعد کریں گے شام کو اچھے سے اور اور بھائی سلمان خان کل میرے سب بات کال
ہاں کہے گا آ کہ سال بھائی
بھائی وہ کیسی بازیں کرتا ہے بھائی
بھائی وہ ٹھیک کرتا اس کو اور جو آتا ہے بھائی بہت اچھا آتا ہے بھائی اس کو
اچھا ٹھیک آتا ہے بق بولتا ہے بقی کہیں کیا بولتا ہے صرف کال پہ
کیا بولتا ہے بھائی
میں صرف فٹ بال کے بارے میں باس سند یہ پاگل عل
اچھا بھائی بھائی آ بتانا میرے کو آپ ہاکی واکی کھیلتے ہو
بھائی ہاکی نہیں کلتا ہوں بائی میں کر بھائی میں کرکٹ کھیلتا ہوں بھائی
اوکے بھائی کرکٹ میں ک کون سا فیوریٹ پلیئر ہے اس وقت
بائی آلویز ہمیشہ بابر اضم بائی
کیک کہ بابر اظم کیوں بھائی وراٹ کوہلی کیوں نہیں بھائی
بھائی بابر اعظم مجھے اچھا لگتا ہے بھائی
بائک کیوں باور جن کیوں اوقش چلک
بائے بھائی بابر اظم اسے اچھا لگتا ہے کیک کا اس کی کاور ڈرائیو اچھی لگتی ہے بہت
او بھائی اس کی ک ڈرائی آپ کو اچھے لگتے ہیں اوکے اوکے کوئی بات نہیں ہے
بائی آپ کون سا پلیئر اچھا لگتا ہے فٹ بال یا کرکٹ میں
بھائی مجھے مجھے پلیئ کون اچھا لگتا ہے فٹ بال ہے کرکٹ میں بھائی مجھے بابر اظم ہے پسند وہے روناالڈو پسند
بھائی ماشاء اللہ ل لوو بھ جھ بولو آپ کو کشمیر میں سب سے اچھی جگہ کون سی لگتی ہے
ہاں بھائی میرے کو کشمیر میں سب سے اچھی جگہ لگتی ہے میں بتاؤں گا نا آپ کو کشمیر سب سے اچھی جگہ جو میں نے دیکھی ہے جو میں نے دیکھی وہ گریز ہے بائک بھائی گریی اس میں مزہ آ ہے بھائی
بائی
ہاں بولو بولو ہاں ہاں بتاؤ
بور میں سب سے اچھی جگہ
بھائی میں نے بولا نا کشمیر میں سب سے اچھی جگہ گریس بھائی
اب گریز ا گریز گئے ہو کبھی بھائی
ہاں بھائی گیا ہوں گریس اس میں نہیں گرییس نہیں گیا ہوں بھائی وہاں پر مزہ آیا میں نے دیکھیے ہے ریلس میں بھائی
بھائی ان شاء اللہ جائیں گے بھائی بائی کیوں نہیں جائیں گے بھائی ہم گے ان شاء اللہ باغ جانے کا شوق ہے میں لاسٹ ٹائم کر گلتا بھائی میں لہتاک گیا ہوں نا لاسٹ ٹائم کر گلتا لے آگئے
بتایا لے آتا پھر کارگل پھر کارگل آتا ہے نا لے کے بہت
ہاں بائی لداخ میں گئے ہم لداخ لداخ کے بعد نہیں آتا لداخ پہلے لے آتا ہے اس کے بعد آتا ہے لداخ
اچھا ل سے پہلے لے کے بعد آتا ہے لداخ کا بھائی
ہاں بھائی
ہاں بھائی بائی آپ تو گئے ہو آپ نے دو دن میں ہی کیا ہے ٹرپ پورا بھائی
بائ یہاں لداخ کہاں گئے
تو وہائی لہ گئے ہو
ہاں بیل لے گئے الداخ نہیں کہ
اچھا اچھا لدا پہ جانا تھا بھائی وہاںہ تو ٹھنڈ ہوگی بہت بھائی
بھائی جاتے ہیں ہم اگر لیٹ ہو گئے تو پھر ہم گاندھی میں گھر پہنچتے بھائی
اوکے اوکے
ہاں بائی ہاں بھائی
ہوں س
اور بولا بھائی
اور کیا بتاؤں گا میں اور آپ ہی سنا بھائی اچھا سا کچھ بھائی
بھائی ابھی سنا نا
ہاں ہاں سناؤں گا بھائی بہت کچھ سناؤں گا
بھائی اب تو کچھ اچھا سناتے ہی نہیں ہو
بھائی یہاں پر بہت فارم ہے یہ بھائی یہ پیٹو ہے کہ یہ فارم ہے
کیا بھائی
بھائی کچھ نہیں بھائی آپ کو کیا کرنا ہے بھائی یار کیا بتاتے ہو آپ بھائی
اچھا ٹھیک بھائی کوئی بات نہیں بھائی بائے بو ہمیں جو بول بائی
ہوں بولو بولو بھائی آپ بھی بتاؤ آپ بھی بتاؤ سب کوھ بھائی
کو ڈالیر میں سب سے شریف لڑکا کون سا لگتا ہے
ج ڈال گیٹ میں سب سے زیادہ شریف شریف روٹ کا میں نے جو دیکھا ہے اپنی زندگی میں وہ سب سے زیادہ شریف شریف بتاں گا میں ابھی ابھی مجھے یہ تو دماغ میں لانے تو دماغ میں لانے تو سب سے شرف میھے لگتا ہے سب سے شرف مجھے لگتا ہے ساداد بھائی چڑھائی پہ رہتا ہے بھائی
کون چلائیب
بھائی سادات نہ سادات بھائی وہ بہت شریف ہے بھائی
عرفان کے گھر کے بجو رہتا ہے
ار بھائی وہ سادات نہیں ہے بھائی وہ جو چڑھائی کے پاس رہتا ہے بھائی
وہی نا جہاں سے ڈیم جاتا ہے
مجھے گلا بھی بیٹھ گیا بھائی
جہاں فہیم کے کچھ کزن کا شاپ ہے
ہاں ہاں بائی بائی بھائی بائی
بھائی سب سے خراب لڑ گیا ہے وہ بھائی آپ نے اس کے ٹٹو دیکھے ہے
فون بائیس ساد بتاؤ جو چڑھاائے پر جن لوگوں نے دکان بھی ڈالا تھا ان لوگوں نے اب دکان ہی بند کیا کیا بولتے آپ کو پتا ہی نہیں آپ جو ڈل گیٹ میں ہی رہتے ہو وہ پت ہی نہیں ہے کچھ بھائی
شا وہی وہی سادات نا جس جو عرفان کا بابو کا ریلیٹو ہے
ارے بھائی بھائی بابو کا ریلیٹو نہیں وہ ساتھ آاتھ نہیں
تو کون تھاا بھائی
بھائی چڑھائی پہ بول رہا ہوں جن کا دکان ہے بھائی کیا بتاتے ہو بھائی آپ
اچھا ٹھیک ٹھیک با بائے بایا آیا سمجھ بائےیا آیا سمجھ بائے
کوٹی بھی چلاتا ہے کیا کرتا ہے بھائی آپ پیار آپ کو میں بتا رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہی ہے بھائی کیسے بندے ہو ب بائی کیسے کن بھائی یہ غط ہے آپ کو پتا ہی نہیں آپ ڈل گیٹ میں ہی رہتے ہو نا آپ
بھائی سوری بولا نا بھائی سوری سے بیٹھ کر کیا بول
تو ڈل گیٹ میں ہی نہیں پتا ہے کون کہاں پر رہتا ہے بائک
بھائی سور بولا نا بھائی آپ چوں نہیں پھر مارتے ہو
ہاں پت ہے بھائی آپ سوری بولتے ہو بیچ میں ہی بیچ میں کچھ منٹ ہوتے ہیں بھائی ساری ساری ساری سوری بولتے ہو
بھائی میں اچھا بنند ہوں نا بھائی
ہاں بھائی میں بھی اچھا بندہ ہوں بھائی
بس سنو ایک شاعری جلدی سے آپ بسم شاریک سخت حاتون چوٹ جاتی ہے انگلیاں محبت سے تھامے جات تم رکھنا سکو کہ میرے اتفاظ ن بولو کر ورنا دے دو روح جس انقال کر
اری دنیا کی محبت سے عزیز
کیا بات ہے کیا بات ہے عشق نے نکما کر دیا وواہ ہم بھیکمال کی چیز تھے
ال تھ ب سنو ایک وقت پہ ہم تھ شیر کے شاری باقی شمبر کا چور بھائی
و دل کچور پئی
مرغا چور بھائی
بھائی مرغا چور اچھا بھائی اور مرغا چور ہو بھائی کیا کرتے ہو بھائی مرغا چور کرتے ہو اب لانا تھا مور بئی
ہاں بر لے مور لنے
ہاں بھائی مور لانا تھا آٹھ ہزار میں بنتا ہے بھائی نیا بھائی
بھائی جو میں نے آپ کو بولا تھا نا اچھا وہ بعد میں الگ
بھیا آپ نے کیا بولا تھا اچھے سے بتا بھیا آپ نے کیا بولا تھا
بائی بو میں آ کو بعد میں کال پہ بولوں گا اب نہیں بول گا س
اوکے اوکے اوکے بع میں کال پہ بولتا ہوں بھائی
سنو بھائی اس طرح کا اصول تو جاننا تھا کبھی دل سے تیرل چڑ بھی نہیں نکل گیا
کیا بات ہے کیا بات ہے میرا دل لے لیا آپ نے بھائی
مذاق نہ کرو اور خوشی قیم تو ک دو سے جاتی ہے
واہ واہ واہ کیا شاعر بولتے ہو بھائی میرا دل لے لیا آپ نے دل چھین لیتے ہو بھائی آپ میرا
وہی انسان کرتا ہے جو آپ کو ہ سے زیادہ پیار کرتا ہے
ہاں کیا کیارتا ہے بھائی کیا بولتے ہو بھائی آپ کو کیا آٹ کوول ہوتا ہے بھائی
بھائی آپ کو ہو گیا بھائی میں نے سیدھے بولا پیار کرتا ہے
وہاں ہمیں دکھتا ہے نا سب کچھ بھائی پیار کرتا ہے کیسے کرتا ہے پیار ایان کے جیسا
میں تج سے کیسے
واہ میں تے کیسے کہوں تو تہر نماز بند
ہر ا اداسی کی
اچھا اردو سیکھیے اوکے اوکے
ہاں بھائی بس کچھ تصویریں بنا ہوتا ہی ہے بن افغ کرتا ہے سخت ہاتوں سے بھی بھائی یہ میں نے بولا بھائی بھائی میں نے یہ بولا بھائی
بھائی آپ بتاؤ میں آپ کیا کام کرو گے بھائی آپ اب آپ بیٹھو اچھے سے خدا کے حوالے بیٹھو آپ بھائی میں بھی بیٹھتا ہوں بھائی
السلام علیکم بھائی میں ابھی کرتا ہوں کال فون اٹھانا بھائی سمن
ہاں بھائی میںفیم اللہ بیٹھو بیٹھو بیٹھو بھائی بیٹھو بیٹھو بھائی